کیا
جی وعلیکم السلام اور بجان سب خیریت
جی بھائی جان سب کہہریے
جی جی تو ا بھائیان ا آج میں آج ہم اپنی زبان کی فضاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسے نایت سنجیدہ تکلیف دے اور آ عمناک موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جو ہماری جدید نسل کے خوابوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور ہمارے معاشرے کی بنیادی کو خوقلا کر رہا ہے سالم بھائی افکار اس افکار کی اس سنجیدہ م محفل میںف کرنا افسلانی بلکہ تح دل سے استقبال جی بھائی جان
جی جی بھائی جان مجھے اوپر بلا رہے ہیں آپ ہی آپ ہی فرماتتے رہیے بھائی جان
جی جی جی تو بھائی جان آج ہماری اس ناستے کا م پر ایک ایسا کلیدی بنیادی اور حیاتی مسئلہ ہے بھائی جان جو محض ایک ماسی آ ککڑا نہیں بلکہ کروڑوں کروڑوں نوجوانوں کی جش کی قسمش ہے جی ہاں کسمکس ہے آج ہماری بس یہ آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا عنوان ہے جی ہلو
ہاں بھائی جان آپ ہی فرماتے رہیے دس منٹ تک جی بھائی جان آپ ہی فرماتے رہیے دس منٹ تو میں اوپر جا رہا ہوں بھائی جان آپ ہی کاٹ دینا
جی بے روزگاری کا نہیں بھائی جان ناسور یعنی عدم ا روزگار کی صورت حال اس کے کلیدی اسواب نفسیات اثرات اور اس کے مرض کا حقیقی تدارو کہوائی جاان کہ جب ایک تعلیم یافتہ نوجوان اپنی آنکھوں میں سنہرے م مستقبل کے خواب سجا کر ہاتھوں میں ڈگریاں کا پرلندہ لیے دفتروں کے چکر کاتا ہے اور بدلی میں میج اسے کار یا ناکامی ملتی ہے تو وہ صرف روزگار سے محروم نہیں ہوتا بلکہ اس کا اپنی ذات اور اس نظام پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے آج کا نوجوان ماس کے ول کے لیے در در کی ٹوکرے کھا رہا ہے جی اس کی ا المناک صورت حال اور آپ کے تسویںم تک حالات روشنی ڈالیں گے بھائی جان کی ہم حقیقت پسند اور بے سخت توجات کی ہی ہے بے روزگار دراصل کا ایک ایسا ا سنگین المیا ہیں جو انسان سے اس کی انا اور اس کا سور چھیل لیتا ہےم اور پلاؤ شفا نے کہا تھا کہ خالی اگر سیتان کا مسکن ہوتا ہے جب معاشرے میں باصلاحیت افراد بے کار بیٹھتے ہیں تو ان کی توانائی تعمیر کاموں کے بجائے تقربیر کی طرف مستقبل ہونے لگتی ہے یہ مسئلہ محض مفلسی نہیں پیدا کرتا بلکہ جو ہے انسان انسانی بجود کو اندر سے گوکھلا کر دیتا ہے آئیے ہمارے سالی قد سامین کی ختمس میں اس مرض کے تمام باریک پہلوں کو نایت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جی بھائی جان آخر ایسا کیوں ہے کہ یہ ایک طرف لھوں نوجوان بجگار بے روزگار ویسا آج کل کیوں ہے کہ آج بیروگار اور اس کی طرف سناتا ہوں کہ اور اور کام کرنے کے لیے ہ ہی لوگ نہیں مل پاتے اسے زیادہ جذاد کے پیچھے ہمارا تعلیمی نظام کتنا ذمہ دار ہے ہاں جی ب جان یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا تعلیمی نظام آج بھی قدیم اور روایتی ڈرے پر چل رہا ہے جو محض رٹا مارنا اور کاغذ کی سندیں بانٹنا جان ہے بازار کی مانگ بدل چکی ہے آج زمانہ میں مصنوعی جہانت ڈیجیٹل ماہرین اور ہنر مندوں کا ہے جبک ہمارے مدرسے اور کالج کی صدیوں میں پرانی تیواری پڑا رہے ہیں جبک ا جب تک تعلیم میں کصب ا ہنر کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ڈگریاں کا سیلاب محض بے روزگار کی فوج ہی تیار کرے گا جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح بالکل درست سے فرمایا اور جو آبادی کا پھیلا آ رہا ہے اور اس کی مقابلے اور روزگار کی مواقع ہیں ان میں زمین آسان کا فرق ہے اس توجن کوئی بڑ ن ملہ کتنا سمین ہو گیا ہے بھائی جان فرمائیگی کچھ اس کے بارے جی بھائی جان ا یہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے جی ہاں ہ بھائی جان تو آواز بھی ا جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس رفتار سے ہماری معاشی دذرائ اور نوکریاں ا پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں سرکاری کما پے ہاں بار بڑھ چکا ہے اور نجی صوبا ہر کسی کو اپنی تگو میں لینی کے قسر ہے جب ہ جب ایک ادناسی نوکریا نوکری کے لیے ہزاروں اعلی جہاں ڈگریاں والے افراد سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں ایک عجیب کسم ک اور مایوس کا ماحول پیدا ہوتا ہے کیتری اور احساس اور ذہنی ابسورتیی اس کے بارے میں کچھ فرمائیے جی ہاں بھائی جان ہ کیا ہے کہ ایک بوزگار انسان آ نہ س ج تو مال ہی طر ہ تنگ ہوتا ہے بلکہ ہے اپنے ہے اپنے کیتانا اور سماج کی نظر سے ہر بق تو ج م ہی ہوتا ہے تائے اس کی نفصیات پر کیا اثر پڑتا ہے جی بھائیان یہ بہت دردناک پہلو ہے فران میاں جیسے کہ جب ا ایک نوجوان اپنی عمر کے بہترین سال گھر پر بے کار گزارا ہے تو اس کے اندر احساس ایکمتری جڑ پکڑ لیتی ہے وہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے اور اس کا ذہن ابسودی اور ذہنیی گفت کا مسکن بن جاتا ہے کئی بار یہ ذنی اجاب اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے کہ ا مایوس ہو کر نوجوان نشی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی عظیم حیات کو ہی ختم کرنے کا سنگین قدم اٹھا لیتے ہیں یہ انسانی جہانت کا مکمل قتل ہے جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا ا جب پیٹ کی بھوک اور ہر گھر کی ضرورتیں انسانی کو مجبور کرتا ہیں تو کیا وہی خالی ہھ جرائم کی تور ہے اٹھ سکتا ہے اٹھ جاتے ہیں بھائی جان جی بھائی جان بالکل آپ نے بالکل سادے اپنے ساد فرمایا آپ نے بالکل بھوک اور بوکور مفلی س اور افلی سے انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں جب وہ سیدھے راستے سے رجق حاصل نہیں ہوتا تو نوجوان گمراہ ہو کر چوری ڈکے تھی سائبر فراڈ اور دیگرار غیر قانونی سر سرگرمیوں کی دلسل میں پھنس جاتے ہیں معاسرے امن و امان کا جنازہ نکل جاتا ہے بے روزگاری دراصل تمام معاشریتی برائیوں کی ماں ہے جو ہے بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے اور تہذیب کا اکثر دھندلا کر دیتی ہے
جی بھائی جانب ہم وہ بھی فرماتے ہیں
جی جی بھائی جان
تو بھائی جان اس کا یہ ہے کہ بالکل صادق فرمایا آپ نے بھوک اور مک چلے انسان کو فروخت تک لے جاتے جب سیدھے راستے میں سے رجک حاصل نہیں ہوتا تو نوجوان گمراہ ہو کر چوری ڈکیتی سائبر فراڈ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی د دل میں پھنس جاتے ہیں معاشرے میں ام و امان کا جنازہ نکل جاتا ہے ب روزگاری درصل تمام معاصراتی برائیاں کی ماں ہیں یا بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے اور تہذیب کو اکثر دھگلا کر دیتی ہے سبح اللہ ب آپ نے اس ناصر کی ہر ایک راگ کو بے پردہ کر دیا دیا آئیے اب ہمارے مایوس اور گوشتگو میں مصروف سامین کے لیے کچھ ایسے عملی روشن اور کی خدمت پہ بھرپور اپائے دے پیش کریں
ہ
جو اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ دکھا سکیں جی ہجور کیوں نہیں اس عظیم مسئلے کا حل محیش سرکار کے بھروسے بیٹھنے میں نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک مکمل اور چوترفا حکمت عمل کی عجہد ضرورت ہے نوجوان کو میری سخت تاغید کی وہ مہن کاغذ کی ڈگر یہاں کے بھروسے وقت جائ کر رہے ہیں نہ کریں آج ہی بازار کی مانگ میں متاوق کوئی جدید ہنر ڈیٹا سائنس یا کوئی تکنیک کلا سیکھیں انربوت چاہ بھیی ہے جو بند دروازے کو بھی کھول دیتی ہے نوکریاں مانگنے والے بننے بجائے ہمیں نوکریاں دینے والے بننے کی کوشش کریں چھوٹے پیمانے پر ہی چحی اپنا کوئی جات کاروبار شروع کریں جدید دور میں ڈیجیٹل جرائم نے ویاپار کو عظہد سہل بنا دیا ہے حکوموں کو چاہیے کہ وہ اپنے نصاب کو مکمل طور پر بدلے اسکول اور کالجوں میں تھیوری کے زیادہ عملی مقصد اور ووکیشنل کورس کو لازمی درجہ دیا جائے تو علی قدر جی سعور قدرت اس گپتوں کا لپ دلوا یہ ہے کہ بے روزگاری ویسا کہ پہاڑ جیسا مسئلہ ہے مگر انسانی ارادہ اور کصب کے ہنر اس پہاڑ کو بھی ریجا ریجا کرنے کی طاقت رکھتا ہے
کاریں اپنے کام کریں نہ کہ دکھ کرم مگر ہمیں اپنی جات کو ہنر کی آنکھ سے تپا کر فولاد بنا جانا چاہیا اسی ہی پر ایک سائن نے کیا خو بائے بھائی جان کی اداس ہونے سے یہ تنگ ا ماس کم نہ ہوگی فرحان پٹ اور اپنے ہنر سے جمانے کی تختییر بدلے
جی بھائی جان جی واہ واہ جی سوان اللہ بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا اور آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاق قات ہوگی جی صبح وہ خد آاپس
جی بھائی جان خدا حافظ